ا جی
وعلیکم السلام اور کیا چل رہا ہے
کچھ نہیں بس یوں ہی بیٹھا تھا
اچھا
ایسے ہی بیٹھ کے ہاں سب خیریت سے ہے آپ بتائیے وہاں کے کیسے سب
میں بھی ٹھیک ہوں اور کہیں ٹرپ کا پلان کرو کہیں چلتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں سب
میں تو سوچ رہا تھا پر پوری فیملی اکٹھ تو بھی تب تو مزہ آئے گا
ہاں وہی بات ہے نا کہ جیسے فیملی کے جیسے سب لوگ فیملی میں چاچا ماما جتتے بھی سب ہے رشتے خالا بووا یہ سب جتتے بھی ہے پھوفی
اتتے سارے لوگ تو نہیں لیکن مین مین لوگ اکٹھا ہو جائیں گے نا مین مین لوگ جن کے ساتھ جانے میں مزہ آتا ہے۔ جن کے ساتھ جانے میں مزہ آئے
ہمم ہمم تو مطلب یہ اچھا پکنک بھی تو کتنا اچھا لگے گا اگر پکنک کا پلان کرے تو سب ایک ساتھ گئے وہاں جا کر کے کچھ بن اپنا لیے اور ایک ساتھ بیٹھ کے کھائے انجوائے ہو جائے گا ہے نا جیسے مطلب کوئی گیم کھیل لی ہے وہاں پہ بیٹھ کے سب انجو
وہی ہے نا لیکن آج کل کیا کرے سب کا تو دن چریہ بہت ہی زیادہ بزی رہتا ہے بہت زیادہ آج کل لوگ ویست رہتے ہیں تو مطلب جس دن ہم فری اس دن وہ لوگ نہیں رہتے جس دن وہ رہتے اس دن ہم نہیں رہتے سنڈے کے دن بولتا ہوں تو سنڈے کے دن گھر کے کئی سارے مسئلے مسائل رہتے ہیں جس کو سلجھانے رہتے ہیں تو کیسے مطلب ایک ایسی تاریخ نکال جس میں ہم لوگ جا کے کہیں کسی کونے میں کوئی اچھی جگہ جا کے مطلب وہ کر سکے پکنک بنا سکے
ہاں وہی بات ہے
کوئی ایسی جگہ جھرنے کے پاس بہت اچھا لگے گا بہت شانتی لگے گا ایسے جگہ جا کے
ہمم وہی ہے تو مطلب مطلب ٹائم بھی ابھی اچھا ہے کہ مطلب نہ ٹھنڈی ہے نہ گرمی ہے گھومنے میں مزہ آئے گا وہی
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے مجھے یہ موسم بہت پسند ہے ایسے موسم میں ہی تو گھومنے کا اصلی مزہ آتا ہے
ہاں صحی ہے کیونکہ یہ موسم میں کیا ہے کہ دھوپ میں نکلیں گے تو گرمی نہیں لگے گی اور رات میں رہیں گے تو ٹھنڈی نہیں لگے گی یہ دو چیزوں کا فائدہ رہے گا
اور ایسے موسم میں مطلب نہ ہی کپڑوں کی دقت نارمل شرٹ پہن کے چلے آاؤ تو بھی نہ ہی گرمی لگے گی نہ ٹھنڈی لگے گی
ہوں گرمی میں تو یہ دقت ہوتی ہے
ہاں
کلو لگ جائے کہیں کچھ ہو جائے وہی بات ہے
ابھی ٹھنڈ میں یہ دقت رہتی ہے کہ کئی تھوڑا سا ٹھنڈی جگہ زیادہ نہیں جا سکتے پانی کی طرف نہیں آ سکتے زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے مزہ نہیں لے سکتے
لیکن ابھی جیسے جو موسم ہے ابھی مطلب برسات کا تو لیکن وہ پچ مڑھی نہیں جا سکتے نا ہم لوگ کیونکہ پچمڑی تھوڑا رسکی ہے نا ادھر پھسل رہتا ہے کیونکہ چڑھائی پہ جانا ہوتا ہے جپسی سے ویسے میں سوچ رہی تھی بہت اچھا جگہ ہے وہ
ہاں میں نے بھی سنا ہے بہت اچھی جگہ ہے لیکن اب تو بارش کا موسم آ گیا ہے اب تو ادھر جانا بڑا وہ ہو جائے گا رسکی ہو جاتا ہے بڑے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہاں پرس بارش کے ٹائم پہ مچ جانا کیونکہ وہاں جپسی چلتا ہے اور بڑے بڑے وہ رہتے ہیں کیا کہتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ رہتے ہیں جس پ وہ جپسی چلتی ہے اور انا کچھ سیفٹی رہتا ہے لیکن اتتا بھی نہیں رہتا کہ اگر پسلن وغیرہ ہو تو کیا ہوگا
وہ تو ویسے ہی نارمل ٹائم میں جاتے تھے اتنا ڈر لگے گا اس پہ کیونکہ وہ پہاڑ کی چڑھائی پہ جپسی کو چلانا مطلب کتنا رسکی کام ہے کتنا مطلب مشکل ہے
ہوں
تو وہی لیکن برسات میں تو وہ اور خوبصورت لگتا ہے میں نے سنا ہے پچ مڑھی کیونکہ ہریالی پور چھا جاتی ہے دھوپ بالکل ویسے وہ بہت ہی مطلب
پاڑوں سے مجھے یاد آیا ایک پہاڑوں والی جگہ میں نے ریل میں اور اس میں بہت دیکھی یوٹیوب میں اس کو دارجلنگ دارجلنگ وہاں جاتی ہے ایک ٹوائے ٹرین وہ بہت ہی خوبصورت بہت خوبصورت جگہ ہے سنا کہ بہت اونچائی میں ہے
ہاں شاید سات ہزار فٹ اونچائی پہ ہے
پتا نہیں مجھے بھی نہیں پتا ڈھنگ سے لیکن سنا کہ ونچائی میں ہے تو وہاں پرس ڈائریکٹ کوئی ٹرین نہیں جاتی ٹوائے ٹرین جاتی ہے تو مجھے ٹوائے ٹرین کا نام سن کے جانے کا من کر رہا ہے کہ کیسی جگہ ہوگی جو ٹوائے ٹرین سے آتے ہیں مطلب وہ سفر بھی کتنا ہی مز دار ہوگا رہے گا اگر کہیں کبھی جائیں گے تو
اور وہ تھوڑا ویسا ہے نا کہ جیسے ٹوائ ٹرین وہاں تک پہنچانے میں سات گھنٹہ لگات تو مطلب وہیں اوپر ایک دن رکو انجوائے کرو
ہوں کم سے کم ایک ہفتے رک کے اچھے سے انجوائے کرنا چاہیے وہاں جا کے
ہوں
تاج محل قطب مینار لال قلعہ تو گھوم ہی لیتے ہیں انسان یہ سب جگہ کہ جو نیچر کے قریب لے جائے وہ جگہ جانا چاہیے وہاں بہت سکون ملتا ہے یہاں تو بہت بھیڑ رہتی ہے سب جگہ
ہ تو دارجلنگ جو ہے وہ مطلب ابھی کے ٹائم میں گھومنے کا ہے مطلب جو برسات کا جو ٹائم رہتا ہے نا اس ٹائم اور بھی خوبصورت لگتا ہے مطلب جتنے بھی ویسے جگہ ہے نا جیسے پچمڑھی ہو گیا دارجلنگ ہو گیا یہ سب کا اصلی خوبصورتی یہ برسات کا ہی ٹائم رہتا ہے اور برسات کے ٹائم میں ادھر رسک بھی رہتا ہے تو دونوں ہی مطلب ایک ساتھ چیزیں ہیں
تو برسات کے ٹائم میں کیونکہ پہاڑوں کے پاس فسلن بہت بڑھی جی ہے اور مطلب بڑے لوگ بولتے ہیں کہ برسات کے ٹائم میں پہاڑ نہیں جانا چاہیے فسلن بڑھنے کے کارن کو بھی حادثہ ہو سکتا ہے آج کل تو سننے کا ملتا ہے نا بہت سارے ہاتھ سے تو ڈر اور بڑھ جاتا ہے کہ کہاں جائے گا
ہوں ہ سحی بات ہے وہی ہے اور یہی سب بہت اچھی اچھی جگہ ہے بس یہ ہے کہ ہم لوگ کو مطلب کہیں جانا ہو تو پہلے چیک کر لو کون سی اچھی جگہ ہے
چیک بھی کر لو پھر کبھی کبھی تو ایسے تو سب کچھ چیک کر لیا سب کچھ کر لیا لیکن پھر آخر میں سب لوگ جو جانے والے وہ لوگ تیار ہی نہیں رہتے تو بڑا برا لگتا ہے مجھ کو
ہوں یہ بات بھی ہے
ہوں
تو ایسا کوئی مطلب پلان ہم لوگ کو کرنا چاہیے جس سے سب ایک فیملی کے ساتھ مل کر کے ایک مطلب ایسا ہو جائے جیسے شادیوں میں کیسے ہم لوگ ملتے ہیں ویسا ایک فنکشن یہ ٹائپ کا کر لے اس کو ہ
وہی تو مزہ آتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جاؤ ایک دوسرے کو وہ کرو سپورٹ کرو وہی سے تو مزہ آتا ہے الگ الگ لوگوں سے ملو مجھے تو بہت پسند ہے گھومنا پھرنا
مجھے بھی مجھے مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ مطلب کہیں جانا گھومنا پھرنا
ہوں
وہی ہے اور کیا ہے نا کہ جیسے گھومنے پھرنے سے نا تھوڑا مطلب ایک جگہوں کے بارے میں پتا چلتا ہے سب کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں صرف نالج بھی ایک طرح سے سے یہ ہوتا ہے
نالج بھیو پرر سے الگ الگ جگہ کے الگ الگ لوگوں سے بات کرنے آتی ہے آپ کو الگ الگ کلچر دیکھنے ملتے ہیں جیسے کہ پچمڑھی تو ٹھیک جیسے دارجلنگ جاتے تھ ہمیں الگ الگ جگہ سے ہوتے ہوئے جائیں گے ایسا تھ نا کہ ہم لوگ ڈائریکٹ وہیں چے آئیں گے مین اسپٹ پہ گھومتے پھرتے ہوئے جائیں گے الگ الگ لوگوں سے ملیں گے ان کی بھاشا وغیرہ دیکھیں گے پھر اس کے بعد وہاں کا کلچر دیکھتے ہوئے جائیں گے تو وہ بھی اس میں بھی ایک آفنا ہی مزہ رہتا ہے وہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں ہاں
ہوں
جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ٹی وی میں کارٹون میں مطلب میں بچپن میں دیکھتا تھا بہت تھا ڈول ریمون وغیرہ تو اس میں جاپان کا کلچر دکھایا جاتا تھا وہاں لوگوں کو بتایا جاتا تھا تو وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا بھلی ہم لوگ کلچر سے میل نہیں کھا تھا لیکن مطلب الگ کلچر دیکھنے میں الگ مزہ آتا ہے کہ یہ لوگ کے لیے ایسا چیز بہت اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی ایسا من کرتے کہ ویسے کلچر میں جا کے ہاتھ بار رہنا بھی چاہیے
پھروہ سب نا ایک طرح یونیک لگتا ہے یار یہ تو بہت یونیک چیز دیکھ کر کے آئے ہیں کئی بار بچے یا تو پھر بڑے اس چیز کو اڈیپٹ کر لیتے مطلب کہ اس چیز کو اپنا لیتے کہ یار وہاں کا کلچر یہ چیز یہ چیز اچھا لگا تو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں
ہوں ہ وہی نا جیسے کہ کیا نام ہے جاپان کا کلچر میں دکھاتے وہ لوگ کیمونو پہنتے ان کا کچھ فیسٹیول رہتا ہے وہاں جاتے ہیں کہ مونو پہن کے مطلب اچھا لگتا دیکھنے میں
ہوں
ہ وہ ڈرس پت نہیں کیسی رہتی کہ مونو لیکن جب دیکھا ہوں مطلب اس میں کارٹون وغیرہ تو اس میں دکھات نا جس طریقے سے کہ وہ لوگ ایسے ایسے ہو کے تیار ہو کے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب کتنی بڑی دنیا ہے
ہوں ورنہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انڈیا مطلب یہاں بہت چھوٹی جگہ پر جیسی جیسی سب جگہ ایکسپلور کرو تو لگتا نہیں بہت بڑا دنیا ہے بہت ساری چیزیں الگ الگ ہے
اس کے بعد ساتھ میں الگ الگ دنیا مطلب الگ الگ دیش وہاں کے کلچر بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ وورائٹی ہے
ہوں سی کا
چلیے ٹھیک ہے پھر اگر آپ پلان بنائی گے ٹرپ کا تو ہمیں بھی بتائیے گا ابھی تو ادھر کوئی فری نہیں تھا تو کچھ دن کے بعد اگر پلان بنے تو ہمیں بھی بتائیے گا ہم تو تیار رہیں گے
ٹھیک ہے تو جیسے تھوڑا بارش س برسات کم ہو تو پھر ایک کچھ پلان بناتے ہیں ہم لوگ سب مل کے ہے نا بات چیت کر کے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ